السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کیا حال ٹھیک ہے آپ جی جی آپ ٹھیک ہیں جی صحت آپ کا ٹھیک اچھا جی جی اچھے سے جی جی اور آپ بتائیے کیا حال چال ہیں آپ کے جی جی جی صحیح صحیح جی باریک جان ٹھیک ہے جی بس شکر شکر اللہ کا تھوڑا بیمار ہی تھے تو جی جی جی سب سب ٹھیک ہے تھوڑا بہت جی اب سکتے ہیں، پتا نہیں وہ زکام کچھ گلے میں تھوڑی خراش وراش یہی چیزیں اور جی جی جی ہاں یہ موسم کی وجہ سے کبھی دھوپ کبھی بارش ہاں لاڈلی بھی بیمار ہے وہ بھی گئی ہے ڈاکٹر کے پاس اس کو بھی سر میں اس کو سر میں تھوڑا وہ زکام جو ہے وہ بند ہو چکا ہے تو اسی معاملے میں وہ گئی ہے ابھی بلال کے پاس تو دیکھتے ہیں وہاں سے بھی کیا ہوگا وہی دوائی لائیگی کچھ وہاں سے بھی ابھی
اسی معاملے سے ہاں ٹھیک ٹھیک جی ہاں اسی وجہ سے کیونکہ جو ہاں جی نہیں کیونکہ آج ان کا جو آدھا ہی دن تھا آپ کو پتا ہی ہے کہ محرم چل رہا ہے یہاں سے تو اسی وجہ سے یہاں سے تو بند حالات تو اسی وجہ سے اب آدھا دن کا تھا تو وہ بیمار ہی تھی تو انہیں چھٹی ہی کی پھر آج جی صحی صحیح ہاں جی جی جی ہاں اور کیا پہلے تو صحت ہے پھر باقی چیزیں ہیں مجھے پتا یہ باریک جان کہاں ہے وہ ٹھیک ہے
باریک جان گئے ہیں ابو کے ساتھ
جی جی تو مطلب اسی لیے آپ اس وقت آپ کا جو وقت ہے وہ فارغ ہے جی جی صحیح صحیح صحیح فرما رہے ہیں آپ جی صحیح صحیح ہاں ہاں اور بتائیے آپ کیا حال چال ہے بس چل رہی ہے زندگی میرا پرس پرچا تو کل تھا میرا پرچا ہفتے کے بعد انہوں نے رکھا تھا تو میرا پرچا ماشاء اللہ اچھا ہو گیا پرچا تو ان شاء اللہا پاس ہو جائیں گے اس میں بھی جی تو اگلا پرچہ جو اب رکھا انہوں نے تو وہ انہوں نے کال را والا پرچا تو اب دیکھتے ہیں اس کی تیاری بھی ویسے وہ اکنمکس کا پرت تھا چاہ تو اتنی اس کی تیاری کرنی بھی نہیں ہے تو دیکھیں گے وہیں پہ کیا ہوگا وہ زیادہ وہ مسئلہ بھی نہیں ہے بڑا جی جی جی صحیح صحیح ہاں اور بتائیے بس چل رہی ہے زندگی ہاں وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی پرچوں میں لگے ہوئے ہیں ہاں وہ بھی پرچو میں لگا کے ہوئے ہیں پرچے دے رہے ہیں کل بھی دے رہے تھے پرس بھی دے رہے تھے ہاں ہاں دے رہے ہیں تھوڑے تھوڑے پرچے دے رہے ہیں زیادہ پرچے تو نہیں دیتے ہیں پر تھوڑے تھوڑے دیتے ہیں کبھی کبھی جب ان کو زور زور کیا جائے گ آپ پرچے کیوں نہیں دے رہے تب ایک دو پرچے دے کر خود کو صاف کر دیتے ہیں وہ جی ہاں وہی وہی بات تو ہے اب کیا ہی ارے پتا نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ان کا پرچا کیوں نہیں تھا
پریشانی وغیرہ تو نہیں ہے
پتا نہیں کیا ہے ان کا جو یہ معاملہ ہے ان کے معاملے سے وہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے جی صحیح صیح جی جی جی جی صحیح صحیح صیح جی جی ہاں جی نہیں وہ ان کو تو پتا ہے کہ مطلب یہ پرچے جی صحیح صحیح ہاں ہاں وہی بات تو ہے ہی اب اس میں کیا ہی کر سکتے
مجھے بولیے آپ کس شور میں گئے
تھوڑا مہمان آ گئے تو اس لیے میں اب اوپر چڑھنے والا ہوں تو جی ہاں جی اب بتائیے آپ اور کیا چل رہا ہےا زندگی میں آپ کی وہ جو ہے گھر جا کے آپ کی جو زندگی کیسی کٹ رہی ہے
گھر جا کے زندگی کیا کٹ رہی ہے یہی وہی کام وہی کھانا بنانا وہی بی باغیچ میں خدائی کرنا
ارے آپ نے کدائی بھی شروع کر دی
ہاں اور نہیں تو کیا باغیچے میں جانے اتنا گھاس آ گیا تھا ان دنوں جن دنوں میں مائکے میں تھی تو
کو پتا ہوگا کہ شاید اس سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ میں یہ کام نہیں کروں گی یہ کم کون کرے گا یاد ہے آپ کو شادی سے پہلے آپ بو کرتی تھی ہاں ہاں وہ تو بولنے کی باتیں ہے
اگر ہاتھ سے کچھ کام نہیں کریں گے تو پھر تو پتا نہیں کیا ہوگا ہے نا اگر بولیں گے کہ زندگی اسی کا نام ہے مجھے لگتا ہے کہ جب سے میں نے گارڈننگ شروع بغیچے میں جانا شروع
ٹھیک جی ہاں یہ مطلب اچھا کام ہے ایک یہ بہت ہی اچھا کام ہے ایک کیونکہ اس سے انسان مطلب مٹی کے اک کے سات بنار رہا
ہاں مجھے لگ مجھے اچھا لگتا ہے جب میں بغی نچ میں جاتی ہوں ان کے ساتھ پودوں کے ساتھ کرتی ہوں مجھے اب اچھا لگتا ہے پہلے مجھے اچھا نہیں لگتا تھا اب مجھے اچھا لگتا ہے ہاں گ کا کام مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا ہے اب جتنا کام جتنا مجھے اچھا لگتا ہے کہ بغیچہ
جی صحی صحی جی ہاں یہ تو بات ہے ہی اس میں مطلب کیا کو کوئی شک نہیں ہے ہاں کرنا تو ہے ہی ویسے کیا کیا اگایا ہے
کہ میں نے ہی کیا تھا تو اب سسرال میں تو کرنا ہی ہے
ہوتا ہے ہاں جی تو مجھے یہ بتائے کہ کیا کیا آپ نے اگایا اس مٹی میں کس کس قسم کی سبزی آپ نے اگائی
ٹماٹر کے پودے اگائے ہیں مرچی کے پودے ساگ ہے اور دال ہے اور کیا بولتے بیسل سیڈ نا یہ سبزا سیڈس ہیں سبزے کے ج یہ پودے اور ہے آلو
ج ارے بہار میں آلو بھی اگتے ہیں
اور اس بہار میں آپ بار آپ بہار بہار کرتے رہتے
آپ
تو اور آئیے کبھی میں بہار کی سیر کراؤں گی بہار کی سیر کراؤں گی آپ کو
نہیں کیا ہی مطلب مجھے بہار میں تو کوئی ایسا کام تو نہیں ہے جی جی جی اب بہار میں تو میرا ایسا کوئی وہ کام وام تو نہیں ہے کہ میں بہار آؤں پر کوئی نہیں آپ کے لیے مطلب کبھی تھوڑا سا مطلب وہ نظر دی جی جی ضرور ضرور کوئی مسئلہ نہیں ہے کبھی دیں گے کہ کہ مطلب نظر دیں گے اس طرف تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور مجھے آپ بتائیے ہمارے کشمیر میں کیا ہی بولوں موسم کا پتا ہی نہیں ہے پرسوں ایسی بارش ہوئی ایسی بارش ہوئی کہ آپ پوچھو ہی مت ایسا مطلب ماحول بنا کہ پورے ڈاؤن ٹاؤن میں دکانوں میں پانی گاڑیوں میں پانی ارے پانی ہی پانی پر یہاں سے اترا نہیں گرا ہاں یہاں سے ات نہیں ہوا تھا مگر ڈاؤنٹاؤن سائڈ سے زیادہ ہوا تھا وہاں کی جو حالات تھی وہ تھوڑا خراب تھی جی جی ہاں وہی وہی صحیح ہاں جی مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ واپس آ چکا ہے جی جی جی جی پہچان لیا میں نے جی پہچان لیا میں نے آواز سے ہی پہچان لیا میں نے ان کو صحیح صحیح صحیح اور بتائیے آپ کیا حال ج ج اور کیا تانگ وگ تو نہیں ج ہاں تانگ تگ تو کرتا ہی ہوگا تو اس کے بغیر تو کیا ہی مان گا یہ جی جی جی مطلب بچہ کیسے ہی پتا چلے گا جی جی جی نہیں وہ تو غطتی نہیں کرے گا آپ آپ اس کے لیے کچھ کھیلنے کے لیے کچھ چیز لائیے گا جس میں
کھیلنے کے لیے تو اس کو بہت ساری چیزیں ہیں
ارے وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب ہاں جی جی ارے نہیں آپ کو عادت کرنی ہے اس کو آپ کچھ بھی کریے
دراصل یہ اکیلا ہے نا یہاں پہ اسی لیے یہ زیادہ پھر تنگ ہوتا ہے پھر بولتا ہے مجھے فون دو میں ان چیزوں کے ساتھ نہیں کھیلوں گا ہاں
لانا ہے ایک دو چیزیں جس سے یہ اتنا مطلب اس کی طرف اتنا انا مائل ہو جائے
آپ مجھے مشورہ دیجے کیا لاؤں
ہاں ہاں کوئی نہیں میں سوچتا ہوں کہ کیا لاؤں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں بھی دیکھ رکوں گا کہ کیا مطلب ایسا رہے گا اچھا اس کے لیے میں بھی سوچوں گا انشاء اللہ تو اس کے لیے مگر ایسی کچھ چیزیں لانی ہے جس سے کا مطلب جو ہے فون ہے وہ دور ہو جائے اور جو ہے باقی چیزوں پہ اپنا دھیان دیں کیونکہ فون جو ہے وہ آپ کو پتا ہی ہے کہ کہ بچے کی دماغ پہ بہت اثر کرتا ہے وہ بڑوں کے دماغ پہ اثر کرتا ہے تو بچوں کی تو بات
بچوں کو ہاں وہ تو ہے فون تو صحی نہیں ہے بچوں کے لیے
ہاں بہت بہت حد سے زیادہ مضر ہے جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے بہت زیادہ آنکھوں سے زیادہ دماغ پہ اثر پڑتا ہے جو دماغ کی بناوٹ ہے اس پہ اثر پڑتا ہے کیونکہ ان کا جو دماغ ہے وہ بن رہا ہوتا ہے ابھی جی جی جی تو اسی وجہ سے اسی جی جی جی جی تو اسی وجہ سے یہ اسی وجہ جیسے ہاں تو آپ دور ہی رکھیے گا ان سے وہ فون جی جی جی جی جی جی ہاں ہرے چلیے کوئی نہیں آپ کوشش کریے گا آرام آرام سے ہی یہ چیز ہوگی ایک ساتھ تو یہ چیز نہیں ہوگی ہاں یہ بات بھی ہے
ک اس کو فون سے دور ہی رکھے اب جو آپ کی بہن ہے پھر جب میں ہ اب جو آپ کی بہن ہے پھر بعد میں جب میں یہاں سے کال کروں گی پھر اس ٹائم اس کے ساتھ بات کروائے گا
جی ضرور ضرور فی الحال وہ تو مجھے لگتا ہے چائے پی رہی ہے تو میں آپ کو وہ بتا دوں گا اس اس وقت پھر آپ اس اس کے ساتھ بات کیجیے گا
ہاں ٹھیک ہے پھر دن میں کتنے یہ ہوتے ہیں
دن میں آپ میں آپ کو مطلب جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک سھ ایک ہی کو دو تین پرچے نہیں دے سکتے آپ تو تین پرچے دو پرچے تک تو چلتا ہے تو تین بچے نہیں دے سکتے تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہاں جیسے مطلب میرے بہت دوست ہے میں ان سے بھی پراچے ا بھی لوں گا تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا ایک دو بجے تک میں آپ کو بتا دوں گا کہ دوسرا پرچا بھی آئے گ پھر تیسا چتھا پانچواں جب جتنے پرچے آ دے سکو گے اتنے پرچے دے اس میں کوئی مست نہیں پر آپ کی طرف سے بھی مطلب مجھے ہی دو پرچے ایک ساتھ تین پرچے ایک ساتھ تو نہیں جاتے ہے نا تو میرے پاس ابھی دو دو پرچے جو ہے دو والے پرچے الگ الگ ہیں تو ان پہ چار پانچ تو جی وہی بات ہے ہاں جی جی چلیے کوئی نہیں آگے ہمارا جو ہمارا جو وقت ہے وہ اب اختتام ہوتا ہے تو آگے بھی ہم باتیں کرتے رہیں گے ان شاء اللہ زجل جی جی تو چلیے بیٹھیے اللہ حاظ
ہاں جی